ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سب ہاں سب کہہ دیا تھا آپ کیسے ہو بڑھیا
بس بس بڑیا بڑیاں
سب بڑھیا
اور بس بیٹھے ہوئے تھے بس میں نے کہا چلو آپ کا کچھ یوٹیوب پہ کھول کے چینل دیکھتے ہیں تو میں نے آپ کا چینل کھولا تو آپ نے اتنی اچھی اچھی ریسیپیز بنائی ہوئی تھی
اچھا
ہاں جی من تو آ یہ ساری دے گی بس جسٹ اوپر تو میرے ابھی وہی آئی تھی بریانی والی
ہاں بریانی والی میں نے پوسٹ کری ہے نا
ہاں ہاں ابھی چاہید اپ نے اپلوڈ کیت ت وہ ہے نا بہت اچھی لگی مجھے میں نے تو سوچا کہ آج میں ٹرائی کروں گی ب بناؤں گی آپ کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے
ہاں ٹرائی کرنا اور نہیں سمجھ پا رہے تو آپ مجھ سے ریسیپی پوچھ بھی سکتے میں بتا بھی سکتی ہوں آپ کو
نے کیسے بنائی تھی
میں بتاؤں آپ کو کیا آپ نے دیکھ لی یوٹیوب پر
ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ
تو ج اپن پیاز کاٹ لینا ادرک لہسن کاٹ لینا اور جتنا اپنے اوپر سینڈ کرتا ہے آپ کتنی بریانی بناؤ گی ہے نا اس حساب سے ادلک کاٹ لینا اور اس کو پیس لینا اور اس کو پیس کے سارے کڑے کرے مسالے لے لین اور پھر سارے ک کھے گرم مسالے لے کے تیل ڈال دینا گ ن میں اور پھر پیاز ڈال دینا چوکر بار بار پیاز کوول ل لوزانا تومھے ادرک لہسن کا پسٹ ڈال د نا گرم مسالے ڈالا اس کو خوب کھ کے بران ہو جائے نا
ہاں ہاں
ڈال دے گا اس پہ یہ ایسی مرچی نمک ہلدی تھوڑا ہلدی نہیں تھوڑا یہ براؤن کینی تھوڑا ہلدی ڈال دینا
جی جی
پھر کہتے ہیں ان کو بونجناا اچھے سے بناا تو مسالہ مر ڈال د نا فرائی کر کے
اچھا
ہاں اور پھر چاول ڈال دینا اس میں چامول تھوڑے کھد کے آ جائے نا تو پانی ڈال دینا اس میں
جی یہ دھو سارا سارا کا مین جو ہمارا ہوتا ہے وہ مسالوں کا ہوتا ہے
ہاں ہاں صحی کہہ رہے ہو آپ
ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری چیز کیسی بنے گی
سارا کام مسالے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اوپر کیکہ اس کے بنا تو پ کود بھی نہیں ہے سب پھکا ہے مسالے کے بغیر تو کیونکہ مین چیز مسالہ ہوتا دوسری بار ہاتھ کا سو
بالکل
ہاتھ کا سواد نہیں ہے تو پھر تو کچھ چیز ہی نہیں صحی بنےیں گی
بالکل وہی نا
جتنی چیز ڈالو اتنی چیز لذیذ بنتی ہے
ہاں وہی جتنا سامان آپ اچھا ڈالو گے مسالے ڈالو گے کوٹ کے مسالے ڈالو گے کچھ ریڈی میڈ مسالے ڈالو گے تو وہ تو ٹیسٹ کا فرق پڑے گا نا اگر آپ سیدھی سیدھی ایسی چیز ڈال لے آؤگے پیاز کو بھون کے لے آؤ گے اسس میں سے پان ڈال دو گے تو اس کا کیا فائد وہہ تو ٹیسٹ ٹیسٹ بھی نہیں آئے گ ہے نا
ہوں مین چیز تو مسالہ ہوتا ہے اور دلی کی تو بریانی فیمس ہے اور
ہ چلو ہم ہم ہمارا کیا ہم نے تو یہی ہے دیکھ دیکھ کے کچھ بنا لیا ویسے تو دیکھو نا جیسے مطلب آپ کا چینل میں نے دیکھا آپ نے بنایا بسے تو چل ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہم کوئی بھی ہمیں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے ہم پھٹافٹ گوگل پہ یا ادھر فون پہ سرچ کل کہ ہمیں ہزاروں ڈشیز آ جاتی ہیں
ہاں یوٹیوب پہ سرچ کر لو ساری ریسیپی آ جائیںی اپن کو اگرن نالج نہیں ہوتی نا کسی چیز کی کہ اپن کو یہ نہیں آتی وہ نہیں آتا تو پھر اپن نا گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لو ساری چیزیں مل جاتی ہیں ایک سے ایک ڈس مل جائیں گے پنکھ بنانے کے لیے
جی جی اب میں وہی سوچ رہی تھی میں نے بھی سوچا میں نے کہ آپ کو کوکنگ کرنا پسند ہے
ہاں
میرے کو بھی میں نے بھی سوچی تھی میں نے کہا چلو چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں تو ہم بھی کچھ اپلوڈ کر دیں گے
ہوں صی ہے
ک ہوں
اور پھر بنانا
ہاں ضرور کوئی مجھے اور ریسیپی چاہیے ہوگی میں آپ سے ضرور پوچھوں گی آپ کی ہیلپ لے لوں گی کس ٹائم کچھ کچھ نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں
ہاں بنانے کی نہیں ہے تو صرف ہیپ انسان سیکھ کے نہیں آتا سب سیکھنا پڑتا تائے دھیرے دھیر
ویسے مجھے بھی پسند ہے جیسے میں بنا لیتی ہوں بچوں کے لیے کیک بنا لیتی ہوں میں ڈونٹس بنا لیتی ہ پتا نا آپ کو ڈونٹس ہوتے وہ اس کے اور چاکلیٹ لگا ہو ایک سائڈ وہ بنا لی تیوں میں بچے ایسے بولتے ہیں میں نے کہا چلو ذر آج ہمیں گھر پہ کھال آئی ہوئی تھی تو خالان کےہ بچے آئے ہوئے تھ تو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کہہ رہے کہ آپ ہی بنا دو کچھ میں نے چلو کوئیئی نہیں بناتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ میں ان کو کیک ہی بنا کے کھلا دوں گی آپ نے بنایا کبھی ٹرائی کیے
نہیں نہیں میں نے کیک نہیں بنایا میں نے تو یہی بناتی ہوں مرغا بریانی کیک یہی چیزیں آتی ہیں مجھے ہاں میں نے وہ کسٹرڈ ضرور بنایا ف ک ف فل فروٹ
بنتا ہی بہت اچھا ہےٹیسٹ بھی بہت بنتا
ہاں کسٹرڈ ضر بنا دی کیونکہ گرمی یہ تو صح رہے گا
بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے نا ساتھ میں وہ ہماری رزی ہے ہم نے بی میں کون کون سے پل فروٹ ڈال رہے ہیں جتنا
ہاں جو اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ تو جو اپن کھاتے ہو پھل فلٹ وہ ڈالو
وہ تو ہے
اپنے اوپر ڈفرنٹ کرتا ہے نا وہ تو
ہوں
آپ کو کسٹرڈ اچھا لگتا ہوگا
ہاں اچھا لگتا ہے کسٹرڈ
فیوروریٹ ہےسر
کسٹرڈ بائی تو بو رہی ہو وہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے نا اسی لیے وہ مزہ آتا ہے کھانے کا اوپر اس کو آپ کر دو اچھی طریقے سے چلڈ پھر تو میں کہتی ہوں اسے اچھی چیز کوئی آپ کو دکھے گی نہیں کھانے کے لیے
ہوں سی رہ آ فریج
بہت مزہ آتا ہے کھانے اور کیا کوئی نہیں آج آج میں ٹرائی کروں گی پہلے تو ابھی بچوں کو وہ بنا کے دوں شیک بنا کے دوں مینگو شیک بنا کے دوں تھوڑا سا بول رہے تھے بچے وہ بنا تیوں کچھ کیک بنا لیتی ہووں آپ نے کیک ٹرائی کیا ہے نا ابھی
نہیں نہیں میں نے مجھے آپ ریسیپی بتا
کیک تو ایس سمپل صحیح ہے وہ ہماری مرضی ہے ہم نے کون سے کیک کا بنانا ہے جیسے اورویو بسکٹ کا بنانا ہے آپ نے یا کریم والے بسکٹ کا بنانا ہے ویسے تو بیسٹ اوریو بسکٹ کا ہی رہتا ہے اس مطلب بسکٹ کو لے آؤ ٹھیک ہے اس کو آپ گرنڈ کر لو گرینڈ کرنے کے بعد اس کو باہر نکال دو ایک باؤل میں اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈال تو جس پ پر تھوڑا سا پھول جائے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لو دو منٹ کے اس کو سیٹ کرو نہیں ہوگا تو پھر بعد میں اس کو ایک باؤل لے کے نا اس تو تھوڑا سا باؤل پہ پورے باؤل کو نا گھی لگا دو ٹھیک ہے گھی لگانے کے بعد وہ سارا بیٹر اس میں ڈال دو اگر اوون ہے تو ٹھیک ہے ہمارے پاس اوون نہیں ہے میں تو اس پہ رکھتی ہوں کوکر لے کے نا ککر کے بیچ میں تھوڑا سا وہ ہاں اس میں تھوڑی سی ریتا ڈال کے نا اس کے بیچ میں باؤل رکھ دیتی ہوں پرس سے کر دیتی ہوں تی بند اور صرف سیٹی اتار دیتی ہوں جیسے اس کا تھوڑا پریشر بن جاتا ہے پھر اس کو جب کھول کے دیکھتی ہیں تو اس میں سے تو ایک دم اچھا سا پھر اس کو باہر نکال لو پھر اس کے اوپر جو آپ اپنے چاکلیٹ لے کے آنا ہے ہر چیز لے کے آنی ہے وہ ہر چیز اوپر سے ڈال دو اس کو اور اوپر سے تھوڑے سے جیمس وغیرہ ڈال دو کیک کا تیار کا تیار اور گھر کا گھر
ہاں صحیح ہے گھر کی چیزیں زیادہ اچھے نظر رہتی ہیں
گھر کا سب سے بیسٹ کچھ بھی نہیں ہے صرف بسکٹ ڈالا ہے اور کیا ڈالا ہے چاکلیٹ ڈالے ہیں تھوڑے سے اور وہ ہمارے اوپ ہے ہم نے چواکلیٹ کتنا ڈالنا ہے جو مطلب باہر والے کیکس ہوتے ہیں ان میں کتنا زیادہ چاکلیٹ ڈالا ہوتا ہے کئی کئی لوگ ہوتے نا کات بھی نہیں ہے کوئی ای رلس کھاتا ہے ہے نا یہ تو اپنا ہے کہ اپنا کیسے بنانا ہے فٹافٹ بناؤ اور چھٹی کرو
سننے میں تو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے ٹرائی کروں گی میں ایک بار
ہاں ضرور کرنا ٹرائی بتانا آپ کو کیسا لگا ایسے میں اور بھی الگ الگ فلیورس کے اب میں سوچ رہیوں اس کا فروٹ کیک بناؤں گی
ہاں فروٹ کیک میں نے ریسیپی دیکھی تھی فروٹ کے دن کیا
ہوں وہ تو کریم خود بنانی پڑے گی نا پہلے دودھ کے ساتھ اس کو تھوڑا پینٹ کے کریم بناؤ وہ میں جب بناؤں گی نا ویڈیو
ہاں ہاں تو آپ پوسٹ کر دو گی نا تو پھر میں دیکھ لوں گا
ہاں آپ بھی بنانا نا کوئی نئی ویڈیو پھر مجھے بتانا
بنائی تو تھی میں نا ابھی
ہاں ابھی آپ نے ڈالی تھی نا بریانی کی کچھ اور بھی ٹرائی کرنا کچھ اچھے چٹپٹے سے اچھا وہ کیسے بنائی آپ نے
لے لو اور پھر وہ دودھ رکھ دو چینی ڈال دو اس میں خوب خودکارو براؤن ہو جائے دودھ پھر اس میں سابو دانے اور چاول تھوڑ سا پٹک دو اس میں ساری میوا کٹ کر کے پٹک دو پھر اس میں کی کا پگا لگا دو الائچی کا پھر اتنی ٹیسٹی بنی تھی میں بتا ہی نہیں سکتی آپ کو
کوئی نہیں کھانی پڑے گی پھر آپ کے ہاتھ کیا آتی
اگر آپ ہوتے ن تو ضرور کھلاتی آپ کو
کوئی بات نہیں ضرور کھائیں گے
ایسے چیزیں اچھی لگتی ہیں میٹھی میٹھی ہے
ہوئی تو بعد دوسرا نمبر نا جیسے گرمی اتنی ہے کچن میں جانے کا دل بھی نہیں کرتا ہے اوپر سے ہوتا ہے بنانا بھی کچھ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گھر پہ وہ کھالا آئی ہوئی ہے ان کے ب بچے آئے ہوئے ہیں اب رات کو ان کے لیے کھانا بنانا ہے سارے کچھ تیاری کرنی ہے تو اب نا ڈر لگ رہا ہے کچن میں جاتے ہوئے
کو دیک ایسا لگتا ہے گھر میں لیٹ ہو بس
بس اس لیے میں نے سوچا میں نے کہا چلو ابھی کچن میں جائیں گے کچھ وہ بنائیں گے مٹن وغیرہ بنائیں گے آج میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی
ہاں ضرور کرنا میں دیکھوں گی پھر آپ کے دیکھ کے پھر میں بھی بناؤں گی ایسے سیم ویسے پی
کیا چلو تھوڑی دیر تک جاتے ہیں تھوڑا کچن میں پھر ویڈیو بناتی ہوں ساتھ میں پھر بعد میں تھوڑی سی اپلوڈ کر دوں گی خود کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا اور ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی
ہاں اور پھر ایک تو گرمی اتنی ہو رہی ہے اور نکی کا پانی تو انا کھولتا ہو نکل رہ ہے ہاتھ دھوول کا پانی ہی نہیں کرتا ہے ٹنکی کا گرمی کے چکر میں وہ بھی ساری کچھ سوچو بنانے کے لیے یا پھر برتن بھی بگڑتے پھر ماں جو پھر ت گ
وہ تو بات ہے باقی کوئی بات نہیں اگر میں نیا مطلب نئی وڈیو ڈالوں گی شیئر کروں گی اگر آپ کو کچھ نہیں پتا چلے گا آپ مجھے پوچھ لینا اور آپ نے جو بریانی بنائی ہے نا آپ اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بنانا تھوڑا اور مسالوں والا پھر میں اس کو ٹرائی کروں گی پھر بتاؤں کیسی بنی تھی میں نے کیسی بنائی تھی اور آپ نے کیسی ی بنائیے
ہاں ضرور میں دیکھوں گی آپ کو یوٹیوب پہ آپوسٹ دو گے نا سند پ
جی جی ٹھیک ہے خدا حافظ